بولیے اقبال جی وعلیکم سلام ہلو ہلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم آ سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
ہلو اٹا بھی
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے ہ اور بیگم کیا حال چال کوچھیں کیا کریں گے
کا ہوا ہے جی ابھی
ٹھ
ا نکحیں نہیں کیے ہیں تو
ہاں
پرائیویٹ میں بھی نہیں رکھے ہیں
ہاں اور نماز وماز پڑھ لی ہیں کہاں کھا
نماز نماز تو ہم سکھے سکھ کے پڑھتے ہیں نماز
ا چٹائی بھا کے پڑھا جاتا ہے نا
ہاں
قرآن اران نہیں پڑھے کا اس میں لکھا ہے
ہوں
قرآن اران نہیں پڑھے ہیں
پڑھتے ہیں
ہوں اور کھانا پیینا ہو گیا
ہاں ابھی تو جسٹ کھانا کھائے ہیں دن بھر سوتل تھ جی ڈالٹیں ڈالٹے کہیں سے آئے تو دن بھر سوتے بڑا دھوپ تھا جو سوتے اٹھے پھر نہائے اائے اس کے بعد گئے اپنے دوست کے ساتھ تھے ادھر جنگل ادھرے گونجنا ونجنا آئل تھا چنا بادام
ہاں
ادھرے کھائے پیے تھوڑا ہنسی مذاق ہوا اس کے بعد پھر وہاں سے گھر آئے گھر آ کر ابھی جسٹ کھانا کھا کے ہم سوچے کہ اقبال جیس تھوڑا بتیا لیتے ہیں
ہوں تو نماز کب پڑھیں گا
نمائش شکروار کے ہم پڑھے تھے کل
ہوں
آج نماز ہم نہیں پڑھے ہیں ای ٹائم نہیں ملا
ہوں
آپ کھانا بنا لیے
نہیں بنے گا بنا بنا یہ آتا ہے میز سے آتا ہے
میز سے کھاتے ہیں
ہاں
تو روم میں کلے رہتے ہیں کہ سات ہی آؤ کوئی رہتا ہے
ا کلے رہتے ہیں دیکھتے ہیں چینج کرنا روم
کہاں روم کہاں اھی چینج کر کے دیں گے
کہیں سستا لیں گے تین ہزار رینٹ دیتے ہیں کہیں سستا لیں گے ٹیوشن جاتے تھے وہ ختم ہو گیا ٹیوشن
بےروزگاری میں ابو کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں
خود سے شرم لگتا ہے
سے کم سب بات کو اب سمجھیے ہم لوگ کا سب اب عمر نہیں رہ گیا ہے ابو کا پیسہ برباد کر اپنا آپ کا ابو گاڑی چلاتے ہیں نا بج ملل تھا آپپ
گھر گئے ہیں کا
ہاں آپ کا بس گھر ملل تھ وہ بھی تھے ساتھ ہی ہم لوگ جنگلیہ میں چنا بدام کھا رہے تھے آدھا ایک گنٹہ بیٹھل آل تھے تو فون کیے کہ کہاں ہاں تو ہم کا نہیں ہیوا اچھا ڈالتے ہیں اسل گھر سوتل ہیوا بولے کہ آبا تب چنا بیدام کھائے چل تے گئے تھی ادھر بیدانی مڑ طرف
کچھ کام سے کہ
ہاں ایسے ہی گھومنے چانا بادام بے کے چلیے کھاتے ہیں
ہوں
کام تھے آپ کا ابو تھے اور ا منظر حسین تھے
ہاں
تو وہ نیاجل تھے اس سب سے ملاقات ہوے گیا بات کچھ نہیں بس یہ سب بات ہو رہا تھا ندیک چناؤ بھی آ گیا ہے مکھیا کا
ہ تو چناؤ مسلم لوگ کے لیے تھوڑی ہے ہم لوگ کے لیے تھوڑی ہے چناؤ
نہیں نہیں چناؤ تو اس میں تھوڑے اچھی لگتا ہے چناؤ کوئی دقت نہیں ہے سب کا ادھار رہتا ہے نا
ہوں ہ آپ تو ہے
کا ادھیکار ہے ہندو رہے مسلم رہے اس سے کوئی اتنی پن د نہ رہتا ہے
ستائیس میں چلو آ کی
ستائیس میں اپریل ل چناؤ ہوگا مارچ اپریل ل ہو جائے گا یہی سب بات وچار ہوا چنا ونا کھائیں ہم لوگ ب کی مذاق مستی کیے پھر آپ کابو بولے کہ جا رہے ہیں تھوڑا کام ہے ایکتھر ادھرے بغل گاؤں کا پردیپ چاچا لگتے ہیں
ہوں
بابو انہیں کے ساتھ چل گان پھر گائےیں ہم ادھر پان ونے کہا کھائیں آئ گھر گھر آئیں تو کھانا کھائیں بہت گرمی ہے جی گھر اور لائن بھی بڑا لائن کا استھتی خراب ہے
ہوں بات تو ہے گاؤں میں
ان سےھر لائن دیتا تو جا کے آرام کرتے لائن دیا نہیں کی چھت پر جائیں گے لیکن ا س بھتیجا ہے چھوٹے کو کے
ہوں
بڑا پریشان کر لے رہتا ہے چاچو چھت پر چلا چھت پر چلا چاچو سوت بابا ہم سوچے کہ اب ایک دو جے کا بات کر لیتے ہیں بڑی ہلے کرتا ہے
ہوں
سوچے بات ات کر کے تب تو دیے بھیا پاس بابو کے پدھے کھیل رہا ہے ہم سوچے کہ جاتے ہیں اب سے بتیا لیتے ہیں دن میں ایک بار بات ہوئی کہ پھر کہاں ہوا ہے اب
ہوں ہوں
مرگوب جی بھی فون کیے تو بولا کہ طبیعت خراب ہے پتہ نا سب کی طبیعت چیز خراب ہو جا رہا ہے
کیا کی جے گا
اس نے عجول جی کا بھی طبیعت ایک نہ نیازل جی کا طبیعت ٹھیک ہے منجر حسین کے طبیعت کل سے ان کا بھی خراب ہو گیا ہے تبیب ھٹ گیا
پیٹ پھل گیا
یہ ٹھول گیا ہوٹل کا سامان کالی ہے سموسہ پکوڑی وریدر چچا کے ہوٹل میں
ہوں
بیس دن کے تیل میں ایک کو تیلوا میں چھانت رہتے ہیں
صی باتات ہے
تو کیا ہوگا دکان بغل میں کھول لی ہیں سی ایس پی پر آگا کیندر چلاتے ہیں
ہوں
ہی دس بیس پچاس سو کماتے ہیں دوسا تو گھر نہیں گئے کل کھانے کل بازار بھی تھا گاؤں میں جا کے مار لیے ہو دوبا کے پٹ خراب ہو گیا بول رہے ہیں صبیرے کہ پیٹ جھرا تھا ہو دن میں بارہ بجلا دو بجے ل ادھر سے آئے تو فون کیا ت ہم کہے آا کہنے گھومے نے نہ طبیعت خراب ٹھ ن کو ہے ٹٹل سے وہی سوں کے
ہوں
کون تو گ ساتھی سب تھ بیدان طرف تو کب تک کھانوا آ جاتا ہے آپ کا
نو ساڑھے نو بجے لے آئے گا تو کشٹ ہے فون کرتے ہیں
اچھا آتا ہے تب م ادھر تو فون کرتے ہیں تب آتا ہے
ہ نہیں جانا پڑتا ہے بگلے میں ہے میس نہیں ہے جیسے ایکٹ ایکٹ فیملی رہتے ہیں مرد مارو ہندو ہیں ہم لوگ ہم لوگ تو مسلم مسلم ہے ان لوگ ہندو ہیں
ہوں
تو وہی فون کرتے ہیں ان لوگ جیسے اس کا ہسبینڈ ہوا کام ادھر دکان ہے ایکٹ موموز کا دکان وہ چلاتے ہیں
تو اچھا یہیں پہ م مس ٹائم کی کھانا بنا کے دیتے ہیں نا
ہاں جیسے فیملی رہتے ہیں تو وائفا ان کے ایسے بیٹھل رہتے ہے تو ایک دوگو لڑکا لوگ کے دے دیتے ہے کانا وہی بنا کے اپنے ساتھی
ہ آ کوئی کہ آ تو آؤ کوئی کے بناتے ہیں چرپاپی کا بنتا ہے وہاں کا
ایک تو اور لڑکا ہم لگ دو گو ہیں اور باقی ان لوگ جتنا ہے فیملی والا
ہاں فملی لوگوں ہوگا چلیے وہ ک زندگی جینا ہے کسی جیو نے اپن کرنا ہے تو مان لیجے جو آپ لوگ پیسہ دیتے ہیں وہاں پ سااک سبزی ہو جاتا ہوگا ان لوگ بھی کھا لے رہا ہے آ لوگ کا بھی ہو جا رہا ہے
اور پیسوں گھما پھرا کے بربرے ہو جاتا ہے کیا کہ گیس ویس کے دام بڑھ گیا ہے
ہاں بہت مہنگائی بڑھی ہے
نا ہے
ہوں تو ابھی چاول دیتے ہیں کہ روٹی
شام کی روٹی بارہ بجے چاہ
اور ناشتہ میں صبح میں کچھ نہیں ہے
ناشتہ میںئی روٹی سک
صبح میں روٹی دیتے ہیں
ہاں
صبح میں کیا کر روٹی دیتی
چار گو ابھی چھ گو
کبھی چار کبھی چھ ابھی ابھی چھ کو دیتے ہیں شام کو
ہاں شام کے چھ گو صبح چار گو
اور بارہ بجے چاول کھائے دے دیتے ہیںاں
ہوں
اچھا ہم لوگ گری ڈ گئے تھے وہاں چاولوا دیتا تھا اتنا دے دیتے ہیں یہ چاول
نہ اتنا نہیں اتنا نہیں ملتا ہے
ارے تو م نے پیسہ بھی دینا ہے اور کشٹ بھی جھیلنا ہے نا
ہوں
بڑا دقت تھا جی
لیکن بڑھیا کھانا دیتا تھا وہ ہے نا
ہاں
پیٹ بھر جاتا تھا ایک ایک ٹائم میں
ہاں تو صبح میں چاول دال اور سبزی دیتے ہیں پاپڑ اپڑ دیتے ہیں کہ نہیں
نہیں سبزی چاول اور اور ایے بنجیا وجیا
گونجے وجے وہ ڈال دے دیتے ہیں نا
ہوں
سلاد ولاد کاٹ کے دیتے ہیں ک نہیں
کبھی کبھی ہے
کھی جببھی اورسا مچلی ہے ارے ہاں مہنگائی کے انوسار تین ہزار لیتے ہیں نا
ہاں تین جار
نہاں تور تین ہزار میں ٹھیک ہے مان لیجیے ہم لوگ گریڈی میں کھاتے تھے تو ایک ٹائم کا ستر روپیہ لیتے تھ
ہوں
یہاں تین ٹائم کا سو روپیہ ہو رہا ہے نا
ہاں ہاں وہی سو روپ ایک دم تیس تیس روپے کا حساب سے
ہاں ہوں تو میں نے کہا کہ مطلب روم میں گیس وس نہیں رکھے ہیں
گیس ہے لیکن گیس کے ادھر دام بہت بڑھ گیا ہے نا چھوٹکا گیسے تو اپا بروانا میں آؤ اا دام بڑھ گیا ہے
ہاں ہ ابھی کیسے کے جی ہو
بھروانا میں آؤ دقت ہے
ہوں تو کییسے بھی وہاں گیس بھرا رہا
ا تو بڑھل تھا شاید ایک دو مہین پہلے تین سو میں ایک کلو بھراتا تھا
بات بات بتائیے اس حساب سے اسٹوڈینٹ کا لائف کیسسی چلے گی
ہوں کتنا آدمیین گھر چل گیا تھا
بتے اس ہی ابو بولتے ہیں کہ بتا کچھ کرو دنیش سر سمرتھ ہوگ میں بولتے کہاں نہیں دے پائیں گے تم کچھ کرو اور اگلے سال نکاح کرو امی بھی وہی بات بولتی ہے ہمیں دیکھ رہے نا گھر میں کچھ انکم ہے نہیں کرل جائے بہت سمسیا ہے جن
کشٹ تو ہے زندگی میں
کیسے میں ہم لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں نا جی ڈی ایسو میں دس ہزار بارہ ہزار مہینہ پندرہ ہزار مہینہ ملتا کم سے کم
اپنا خرچہ نکالتا ہ
اپنا خطہ نکالتا کم سے کم نکاح کر لیتے ہیں بیبی